ہ پھر بھی گیارہ منٹ رکھا کرو کال
پتا نہیں کیا ہوتا ہے آپ یہاں سے نہیں ہو رہی کال اس کو کیونکہ جب میرے فون میں تھا نا یہ دوسرے اکاؤنٹ بھی دوسرے ایپ تب میں نے کی تھی نا اس کو کال تب آئی تھی اس پہ کال خط قسم سے
پتہ نہیں کیوں آئی تھی اس ٹائم ہ نہیں ایکچولی یہ سم ہونا چاہیے فون میں اور وہ اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے اور لاگ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح پتہ نہیں کیا ہوا آپ چلاتے ہو ناں شاید اس کا واٹس ایپ تو اس وجہ سے مت پتہ ہی ہو گیا کو سارا کچھ ہونا چاہیے فون کا جو اس سم پہ کرتے نا وہ سارا کچھ ہونا چاہیے بیدر کو بھی ہوا تھا نا ایسے
کرنا ہے یہ اس کا واٹسپ لاگ ان پھر دیکھنا مت ہوت چلے گی مت
میرا پھر واٹسپ ڈلیٹ ہو جائے گا مجھے اگر کوڈ نہیں آیا تو میں کیا کروں گی مجھے مت ہے ریچارج
پھر اگر مجھے او ٹی پی نہیں آیا تو میں تو ارے میری للو لال
ہوں
تجھے میں ایک سال کا ریچارج ڈالا کروں گا
مجھے نہیں چاہیے مجھے تم چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے کیا مجھے تم چاہیے مجھے کیا ریچارج کی ضرورت ہے
تجھے میں اپنے کمرے میں لگاؤں گا الگ ٹی وی
تمیں پتہ ہے میں نے کل مما کو بولا ناں اس نے بولا ناں کہ رتبہ کا فون پھر ٹھیک ہوا ایسا ایسا وہ بول رہی تھی کہ مجھے نانو کر رہے تھے کال انکل ناں وہ بول رہی تھی یہ اس کا تنو کا دل ٹو ٹ گیا اس وجہ سے اس کو ہوا یہ تھوڑی یہ کل ایک فون لائے گی پرسوں ایک فون لائیں گے اور پھر گھومنے جائیں گے پھر ویڈیوز بھیجیں گے تنوں کو تو اس تو دل ٹوٹے گا کہے نا یہ تھوڑی ٹری ہے جو
کیس منتیٹیٹ
تم مجھے
مجھے نہیں ٹوٹا دل لیکن ہوتا ہے نا تھوڑا سا لگتا ہے یہ
پھر بولا مما نے نہیں اس کو نہیں پڑھتا اس چیز سے فرق پھر بولا انکل نے میں نے اس کو پالا ہے زینب کا جو دما
جو دماغ ہے ناں ہمم
تنو کے دماغ سے بہت اچھا ہے ایز کمپیئر مطلب بچ ت بولا ہے کہ اس نے زندگی میں صرف یہی چیزیں دیکھی ہیں اگر کسی کو ٹافی ہوگی نا تو اس کو وہ چیز بھی دلایی گی کہ وہ بولتی نہیں ہے لیکن میں اس کا دل پڑھ سکتا کیونکہ میں نے اس کو بچپن سےپالا مجھے اس کے اس کے دل کا اچھے سے پتہ ہے سب کچھ پھر مجھے مما نے دلاسہ دیا ما بول رہے یہ فون فون ہی ہوتے جب پرس ون اس کوورا ناےسے فون کہ تو مجھے بولری فون تو فون ہی ہے ہزار روپئے کا ہو یا دس ہزار کا ہو یا دس لاکھ کا ایک دن خراب ہو جائے گا پھر کیا فائدہ وہ مجھے مطلب یہ بول رہی ہے تاکہ اس کو یہ برانا لگے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے فون اچھا بول رہی ہے
پھر جلاوں گا
میں نے پھر اس کو بولا نا کہ تم نے مجھے ایسا ایسا بھولا اس نے بولا وہاں سے اس کو بول میرے ساتھ بات کرا میں اس کو بولوں گی اس کو فضول چیزیں نہیں مانا فون نہیں چاہیے اس کو فون کو کیا کرنا لاؤ دس ہزار کا فون بس میں نے اس کو بولا نہیں مجھے فون چاہیے آپ کیا کر رہے ہو اس نے بولا اس سے چاہیے
کوئی اچھی سی چیز لائے کیا فائدہ کیا ارے اچھی کیا اچھی جی نفط یہاں زندگی کا بھروسہ نہیں کب انسان مر جائے اپنے شوق پورے کرنے چاہیے وہی میں نے اس کو بولا یہ شو اف ہوتا ہے کیو نہیں اب ضروری نہیں اب تین لاکھ کا لاے لیکن اچھا فون پھر بھی ایک بار تو شو کرنا چاہیے پھر انسان کا کوئی مر جاتا ہے پھر انسان دوسری بار خود ہی بولتا ہے ارے مجھے پندرہ ہزار کا ہی لاؤ تمہیں پتہ ہے یہ انسان کو شادی سے پہلے یہ شوق ہوتے جب انسان کی شادی ہوتی ہوتی ہے نا
پھر اس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بچت کرے اس سے اچھا کہ میں یہ گھر کی یہ ضرورت
اچھا کیا
اس کو خود نہیں ہے وہ کیوں مجھے دیتی ہے پیسے
اس نے بولا جب اس کو خود نہیں ہے تو وہ کیوں مجھے دیتی ہے پیسے
ہ اور
اور تم کیا بولا کرو گی میری شادی کے بعد
کس کا
جب یہ کہانیاں نہیں ہوں گی پھر
ہماری بات
کیا ہماری بات
پیار کی بات
اچھا
ہاں
ہاں
ہمارا پیار اسٹارٹ ہوا اور ہمارے بچوں کی باتیں
اچھا
ہوں چاہے کچھ بھی ہو زندگی میں ایک چیز تو میں نے سیکھ لی ایک سبق تو میرا ا مجھے باقی کچھ بھی ہو میں مطلب کبھی کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو کسی چیز کمی نہیں ہونے دونگی
اس کے بجائے یہ نہیں کہ تم ان کو یہ غلط کام کرو
نہیں نہیں غلط کام نہیں مطلب جو میں نے نہیں دیکھا نا اپنی زندگی میں مطلب اچھے کپڑے اچھی ایجوکیشن اچھی چیزیں سب کچھ میں ان کو اچھا پ پرووائڈ کرونگی کیونکہ میں نے زندگی میں یہ چیزوں کو دیکھا میں نے خود کو ترستے ہوئے دیکھا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے لیکن شکر اللہ کا میری موما نے مجھے نہیں دیا ترس نے کبھی
شکر
میں اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں میری مما اگر میں نے دس روپئے کا چیز اسے مانگا کبھی بھی اس نے مجھے ہزار کا دلایا ہے اس نے کبھی مطلب یہ نہیں کیا انکار نہیں کیا لیکن آج اس کو بیچاری کو خود نہیں ہے اس کا مجھے کبھی قرض نہیں اترے گا ورنہ اس کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ وہ آج ہمارے گھر میں بھی نہیں اگر وہ کرے گی بھی نہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی اس کو کوئی
اس کو کوئی کچھ نہیں
ایون کہ اگر وہ یہاں پہ بھی ہوتی تب بھی اس کو گ
اسکول پر نہیں بنتا تھا
پھر وہ تھوڑی کم آتی ہے لیکن اس میں یہ اس نے ب بیدر اتنے پیسے دی اس نے میں ب بیدر کو پانچ چھ لاک رپے
اس کا ہو گیا کرضہ چکتا
بہت دھیان دیتا ہے وقت میں بہڑ میں جائے سب اور مجھے بھی بچاری نے لکھ لا کے رکھا ہے نہ کیا مجبوری ہے اس کو میں نے بولا ہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے تمہارے گھر والے کیسے اس نے مجھے کچھ چیزیں لا کے رکھی ہے اور اتنی چیزیں جو میں نے لائی ہے اس میں سے ایٹی پرسینٹ اسی نے مجھے لایا ہے
کیا لا کے رکھے
ہوں
کیا لا کے رکھیں
مطلب کبڈی ہ اور اس نے مجھے کچھ سونے کی چیزیں بھی لا کے رکھی ہے بچاری
ابھی گھر والے لاائے سونا اپنا
نہیں کالا
لائیں گے کیا ہو گیا تمہیں
نہیں لائیں گے
لائیں گے یار ایسے کیسے بھیچ دیں گے
پے نہیں تھا
ہوں
یہ نہیں لائیں گے مجھے
اپنے گھر والوں کو کچھ لانا ہوتا ہے ضروری
ہاں
اپنے گھر والوں کو کچھ لانا ہوتا ہے ضروری اور کیا ہوتا ہے اچھا
ایک سیٹ تو پھر بھی لانا ہوتا اور جو دولہا دولہا ہوتا اس کے ماما کے لیئے ایئر رنگس لانیے ہیں جب وہ وہاں پہ فیس کا کور ہوتا اٹھائے گی نا اس ٹائم اس کو دینا ہوتا ہے وہ وہاں سے دیتی ہے کچھ
کچھ دولہا کچھ جہاز دین
اور دولہے کے لیے جب وہ آتا ہے دولہا
نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں تو واپس ہی کروں گا ہوں لیکن میں مجھے نہیں لینا میں واپس کروں گا وہیں پہ نہیں نہیں واپس نہیں کرنا تو تم پہلے اپنے گھر والوں کو بولنا کے یہ اس کے لیے نہیں لاؤ اس کے بدلے میرے لیے لاؤ لیکن مجھے میرے لیے نہیں لانا
نہیں تو وہاں پہ ہی مجھے دینا ان کے سامنے ضرورت کیا ان کو واپس نہیں دینا میں سیدھے پوری
میں نہیں لے سکتا میری بزتی ہو جائے گی ہاں اور کیا میں نہیں لے سکتا ہوں سے میری بےزتی ہو جائے گی جی میں وہیں پہ ہوں جمع کر کے ان کو ٹھیرے میں واپس دیتا ہوں ایک گناہ ہے یہ اور پھر ان کا فرض بنتا ہے وہ تمہیں وہ والا دیں یہ کے کیونکہ دیکھو جب گاش بیاتھا نا اس کو انہوں نے چین پینٹ لم لگایا جب وہ آئے تھے تو انہوں نے اس کو وہ انہیں جب آتے ہوئے ساتویں سال پہ پھر بیٹھتے ہیں نا دولہا دلہن ایک ہی جگہ سب بیٹھتے ہیں ان کے آس پاس تو ان نے اس کو چین پھر میں لگایا پھر اس نے اتارا دیا واپس تو کفی نے پھر مجھے دیا وہ بولا یہ لگا دی دی کو پھر میں نے دی دی کو لگا وک
میرے گھر والے سے خوش ہو جائیں گے
ہاں بھائی صاحب نے بھی مت بولا تھا مت کچھ نہیں دیتے ہیں واپس بھائی صاحب نے بولا تھا نہیں کچھ نہیں چاہے ان کو کچھ نہیں دینا اس کو آپ کچھ نہیں د اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ انکار کرنا کیا ہوتا ہے لیکن پوفی نے پھر اس میں سے ایک چیز دے دی چار پانچ چیزیں ان نے باپ چے ایک چیز بفی نے دے دی لیکن بفی کو اتنی پیاری ہے وہ دی بکری تھی میں اس نے پھر اس کو بہت ہی دیے واپس وہ سب کچھ دیا ہوگا کہتے کہاں گھر میں رکھتے ان نے اس کو اتنا سونا لایا اتنی چیزیں لائی ا اس کو معمولی مجھے لگتا ہے اس کو چالیس پچاس لاکھ کا سونا ہوگا ہر کسی کو اتنا نہیں لاتے اس کو بہت لایا
اس کی مومانی ورنہ وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے انے ہائی پروفائل جاب نہیں کرتے وہ خود مزدوری کرتے بچاری اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں کماتا میری ماسی کاماتی ہے بیچاری تو اس نے کتنا سونا لایا اس نے کتنی چیزیں اور اس نے کیسی شادی کی اپنی بیٹی کی بہت دھوم دھام سے اور پتہ ہے اب اس کے لیے رتبہ کے لیے جمع کر رہی ہے اس نے اس کے لیے اس کے ہسبینڈ کے لیے بروچ لایا اور اس اوم آ کو یہ ترام وغیرہ پہ لایا اور جو یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو اس کو گیارہ منٹ سے اوپر ہوگیا
کوئی نہیں